الل و ععلیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم حم کیا حال ہے آپ کیا اب ٹھیک ہے
س ب رہ ہ بس ھیک ہے لگے
جی جی الحمد للہ میں ابھی ٹھیک ہ اور اور بتاؤ گاھر بائی سب ٹھیک ہے
جی بس بڑھیا سب ٹھیک ہیں آپ سےا
جی جی الحمد للہ اور ب بتے کیا چل رہا ہے
ا
ہیلو
آفس میں آنا جانا لگا ہوا ہے تو اس لیے بس جلد بازی رہتی ہے بہت افر تفری میں آنا جانا سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں
جی جی سیم بات ہے تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں آپ
جی جی جی جی وہی تو عوامی نکل میں جانے میں تو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بھیڑ بھاڑ اچھے برے لوگوں کا سامنا ہوتا ہے
جی جی جی جیی یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ سے ہے نا یہ ذرائع سفر ہیں جو عام لوگ کے لیئے دستیاب ہوتا ہے جیسے بس ٹرین یا میٹرو وغیرہ ہے نا
جی جی بالکل میں بس میں جاتا اور بس میں جانے میں اتنی پریشانیاں آتی ہیں کبھی دو دو گھنٹے ک رہو اور کبھی کچھ کبھی کچھ مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ کو کھا لے مل جائے
جی جی لیکن اس کا فائدہ بھی ہے نا اس کا اپنا فائدہ بھی ہے
جی جی جی
سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کم خرچ ہوتا ہے نا
ہاں ہاں یہ تو ہے اس میں آپ چار پیسے بچا سکتے ہو حالانکہ اس میں وقت تو تھوڑا لگتے ہیں لیکن سملیت ہو جاتی ہے
جی لوگ کم پیسوں میں لمبا سفر طے کر سکتے ہیں
جی جی جی بالکل دستا آپ ہاں اور یہگی اگر دیکھ دا جائے جو ہمارے پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیں اتنا تو ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں مرضی اپنے حساب سے کہیں بھی اس سے جا سکتے ہیں لیکن اس میں خرچہ زیادہ رہتا ہے
جی جی صحیح بات ہے اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم کرنے میں مدد دیتی ہے جس سے ٹریفک کا مسئلہ کم ہوتا ہے اگر آپ دیکھیے اگر سب نکلیں گے اپنی اپنی پرائیویٹ گاڑی لے کے تو ٹریفک بھی زیادہ ہوگا
جی جی بالکل پھر اس سے آلودگیاں پیدا ہوتی ہیں لوگوں کو پریشانیاں پ وہی سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں
جی جی اور تو اس کا استعمال اس کا یہ فائدہ ہے کہ بچت بھی ہوتی ہے اور ماحول پر نقصان دہ اثرات کم پڑتے ہیں نا
جی جی جی جی
مجھے لگتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ بھی اپنے حساب سے اچھا ہی ہے ٹھیک ہے
نہیں بہتر ہے اور اس سے اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ سے جاتے ہیں میٹرو سے بس سے ای رکشا وغیرہ سے تو ہمیں آنے جانے کا اندازہ لگتا ہے ہمیں پت چلتا ہے کیا چیز کیسے ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس خود کی سواری ہے تو ہم نقشے پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں ہم اس کے حساب سے چلتے ہیں کیونکہ ہم ایک جانکاری ہی نہیں ہو پاتی اتنی اچھے سے
جی جی لیکن اس کا یہ بھی ہے اس کے تھوڑے سے نقصانات بھی اگر ہم دوسرے طریقے سے دیکھیں تو کبھی کبھی جو ہے اس میں بہت زیادہ خشومت اور جسے مسافروں کو پھر پریشانی ہوتی ہے نا تو ہاں وہ چیز تو ہے اس میں پبلک ٹرانسپورٹ میں
جی لیکن وہی ہے کہ اگر سرد موسم ہے تو مسافر کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر جیسے اس وقت ابھی تھوڑا گرم موسم چل رہا ہے تو اس میں گرمی کبھی ایسا ہوتا ہے اے سی کام کرتا ہے کبھی نہیں کرتا تو کافی پریشانی ہو جاتی
جی جی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں انسان کو اپنے وقت کے مطابق نہیں بلکہ مقرر اوقات کے مطابق سفر کرنا پڑ
جی جی جی جی یہ تو ہے اگر ہم سوچے کہ ہمیں ایک گھنٹے میں پہنچنا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا سکتا
ہوں وہ تو اپنے آپ تک نہیں ہے نا وہ تو وہ ڈرائیور جو ہوگا اس تک ہے اور وہ بھی کیا کر سکتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو تو رکنا رکنا ہے
جی جی جی جی ہاں ہاں
ای دوسری طرف اگر پریویٹ ٹرانسپورٹ سے مراد جانیں گ نا موٹر سائیکل جو یا دوسری اپنی سواری
ہاں
تو اس کا بڑا فائدہ ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے وقت سفر کر سکتا
جی جی جی
اور کہ نہ کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور نہ کچھ اپنی مرضی کا مالک ہوتا
جی بالکل اور یہی آج کے ماحول کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی سواری حالانکہ باہر آپ استعمال نہ کرو لیکن آج پاس آپ کو کہیں جانا ہے اس کے لیے آپ کو باہر کی سواری کا انتظار نہ کرنا پڑے کچھ کی سواری ہو تو بتا ہے
جی جی جی اور اپنی جو گاڑی ہوگی کسی انسان کو اپنی گاڑی ہوگی تو وہ اس میں زیادہ آرام سے سہولیات ہو ہوتی ہے نا مسافر اپنی منزل تک سیدھا پہنچ سکتا ہے بنا کسی رکاوٹ کے ہے نا اور کم ٹائم بھی لگ سکتا ہے نا کمی ہی کچھ ہی پل میں اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی وقت کی بچت کرتا ہے اس میں ہمیں ٹائم بچتا ہے وقت بچتا ہے اور سفر کو زیادہ آرام دہ بناتا ہے یہ ہے نا
جی جی جی اب دیکھو اگر جیسے ہم پرائیویٹ سے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہو ہے کہ اگر ہم رات کو بھی جائیں گے نا تو بھی ہم تسلی بخش آرام سے جائیں گے لیکن اگر وہی ہم گورنمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ رہیں گے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں وقت سے پہلے نکلنا ہے تاکہ ہماری بس نہ چھوٹ جائے یا میٹرو نہ چھوٹ جائے تو اس میں ہمارے اندر تھوڑا ڈر ہوتا ہے بائی اگر ٹائم نکل گیا تو کیا ہوگا
جی جی لیکن پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے ہوتا ہے اگر دیکھیں تو گاڑی کی خریداری اندھان اور دیکھ بھال پر کافی پیسہ لگتا ہے نا
جی جی جی اور اگر دیکھا جائے ذاتی گاڑیوں کی زیادہ تعداد ریفک جام اور ماحول کے آلودگی کا سبق بند
جی جی جی بالکل اور آج کل تو ویسے بھی سڑک ک پہ جہاں آپ نکلو گے اتنی آپ کو گاڑیاں ملیں گی بہت زیادہ کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں ہے جو بنا پیٹرول بنا ڈیزل کے کام کرتے جی
جی صحیح بات ہے اسی لیے سارے نکالتے ہیں اپنی ذاتی گاڑی تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ماحول بھی آلود ہوتا ہے ہے نا
جی جی جی بالکل ہاں
اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں فائدے بھی اور ن نقصانات بھی ہے نا
ہاں وہ تو آپ کے اوپر ہے کہ اگر آپ وقت سے نکل رہے ہیں وقت سے جانے کے لیے تیاری ہے آپ کی تو آپ کے لیے تو پرائیویٹ بھی ٹھیک ہے اگر آپ وقت سے نہیں نکل پا رہے ہو تو پھر آپ کے لیے تو گورنمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے
جی صحیح بات ہے اور اگر شہروں کی بات کریں تو شہری علاقوں م میں پبلک رانسپٹ کا استعمال ریفک اور آلودگی کو کم کرنے میں مد گار سبق
بہت بہت زیادہ اور شہروں میں تو بہت زیادہ چلتا ج کیونکی اتنی پاپولیشن ان سب کو کور کرنے کے لیے اگر پرائیویٹ ہی ہوگا سب تو ہر کوئی سرکاری افورڈ نہیں کر پائے گا
جی جی جی اور جو ذاتی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ذاتی گاڑی اس میں جو ہے کہ دور دراز علاقوں اور ہنگامی صورت حال میں زیادہ مفید ہوتا ہے یہ چیز ہے نا
جی جی بالکل
جانا ہو یا کچھ پت نہ ہو کسی علاقے کا ہوا اپنی گاڑی میں جا سکتا ہے کوئی صورت حال ہوگی ویش کہ ہنگامے والی تو اس میں بھی کام آ سکتا ہے نا
جی جی جی اس سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی سواری سے ہیں ہم جیسے مرضی جہاں مرضی رک کے اپنے آرام سے جا سکتے ہیں اگر وہی کام اگر پبلک ٹرانسپورٹ سے کریں گے تو ہمیں پتا وہ ہمیں کہاں چھڑے گا کہانی
جی جی ہر شخص اپنی ضرورت سہوولت اور مالی حیثیت کے مطابق رانسپورٹ کا انتخاب کرنا
جی جی بالکل بالکل اگر ہم سوچیں گے کہ اگر ہمیں اچھے سے جانا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس پیسا بھی ہونا چاہیے
جی جی اپنی اپنی حیثیت ہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ ہے نا اور حکومت کو پبلک ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانا چاہیے تاکہ زیادہ لوگ اسی کا استعمال کر کر سکے ہے نا
شری
اس کا یہ یہ ہے کہ یہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا نا یہ پبلک ٹرانسپورٹ اگر حکومت اس کو اچھے طریقے سے رکھے تو پھر مجھے لگتا ہے سب جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ہی استعمال کرے گی
جی جی اگر ایسا بھی ہے مج مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر سروس زیادہ کرر دی جائے تو لوگوں کو اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ زیادہ تر یہ ہو چکا ہے کی سروس کم ہو چکی ہے پبلک جو ہوتی ہے دگوں تین تین گھنٹے بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کرتی ہے گرمی میں پریشان ہونا آدھا تو انسان کو ویسے ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے اس کا
جی جی صحیح بات ہے اور بہتر ٹرانسپورٹ نظام کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے نا جتنا اچھا ہوگا اتنا اپنا جو ہے ملک کی ترقی کا یہ بھی ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا نا اور میرے حساب سے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ وہ جو طلبہ ولبا ہے
ہاں
کے لیے یہ فری ہونا چاہیے
جی جی بالکل تاکہ ان پہ کوئی پریشر نہ ہو کیونکہ وہ پڑھنے والے بچے ہیں ان کے پاس کوئی تنخواہ نہیں ہوتی کوئی انکم نہیں ہوتی تو وہ آسانی سے اپنا کہیں بھی آ جا سکے
جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں اگر اس کو بہتر بنایا جا سکے پبلک ٹرانسپورٹ تو مجھے نہیں لگتا ہر کوئی پھر اپنی ذاتی گاڑی نکالے گا اس کو اس کو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں نا اپنا گاڑی
جی جی جی کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے فضول خرچے سے بچنا اگر ہم کوئی گاڑی خریدیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں دس خرچوں کو جوڑنا پڑے گا
جی جی جی اور میرے حساب سے سمجھداری اسی کہ م میں ہیک صورت عل اور ضرورت کے مطابق انک کا بہتر اس استعمال کیا جائے نا ورنہ بااکی سب تو فضولیا
جی جی بے شک مجھے تو آپ کے پاس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے پھر کریں گے آپ اچا بات ٹھیک ہے
جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ